ہلو السلام علیکم
وعلیکم السل ورحمۃہ اللہ ٹھیک ہو
ذراب خیریت سے ہے اور سنائیے خیریت سے ہے
جی جی بڑھیا آپ سناؤ
اللہ کا فضل و کرم سے سب خیریت سے ہے
اور سناؤ
اور الحمد للہ ناشتہ وغیرہ کر لیا آپ نے ناشتہ وغیرہ کر لیا
جی جی ہو گیا ناشتہ ہو گیا آپ کا ہوا
الحمد للہ ہم میں نے بھی ناش کا شکر ہے اور سنائیے موسم کیسا ہے آپ کے وہاں پر
بس بڑھیا کل تک کل تک گرمی تھی
زیادہ ہے
گرمی کل تک تھی بہت زیادہ لیکن اچانک سے کل شام کو اتنی بارش ہوئی سب ختم اب اب تھوڑا خوشگوار موسم ہے
ماشاء اللہ الحمد للہ بے شک ہمارے یہاں بھی کل گرمی بہت زیادہ تھی کل تاپمان میں زیادہ تاپمان بھی زیادہ تھا کل لیکن آج الحمد للہ تھوڑا ٹھنڈائی وغیرہ ہے کیکہ کااؤ کو تھوڑا بوندا بانندی تھوڑی ہلکی پھل کی بارش تھی
تو اسی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ابھی بھی الحمد للہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے
وہ یہاں پہ بھی عبر آلود ہے شاید بارش ہونے کے امکانات ہے ابھی
مشا اللہ الحمد للہ اللہ سے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے سارے عالم کے اندر بارش برسا دے تاکہ لوگ باغوں کو گرمی سے سکون اور آخت مل جائے
ہاں ہاں سچ بات ہے اور کیا کر رہے ہو
بالکل بالکل اور سنائیے
اور کیا کر رہے ہو آج کل
کچھ نئی مسجد کے اندر ٹہل رہے ہیں آج جو ہے بچوں آج کے مسجد کے اندر قنآان خالی جو ہے وہ کروائی گئی تھی تو الحمد للہ مسجد میں ہی ٹہل رہے ہیں بچوں کو قرآن شریف وغیرہ پڑھوائے ہمارے امام صاحب نے ہم نے بچوں کو پارے وغیرہ بنٹوائے جی ہمارے امام صاحب پڑھاتے ہیں ہم بھی مسجد میں مسجد سے جڑے ہوئے ہیں
اچھا اچھی بات ہے پھر مسلمان کا تو یہی شعبہ ہے یہی اشعار ہے مسجد کے ساتھ جڑے رہنا اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور کیا
الحمد للہ بالکل صحیح فرمایا لیکن مسجد سے جڑے رہنے سے یہ ہے ہمیں ہمیں جو ہے نماز سے جڑے ہوئے رہتے ہیں اور جو ہے ہمارے لوگ دینی ماحول ہے الحمد للہ وہ اچھا رہتا ہے پر ہمارے پریوار کا پڑوسیوں کا ماشاء اللہ ہمارے بولنے کا جو اخلاق ہے وہ سب میں سدار آ جاتا ہے دن سے جڑنے سے مسجد سے جڑے رہنے سے
اور اور کیا مسلمان کا تو یہ اشعار ہی ہے زبان ٹھیک رہناائق ایک انسان کی زبان یا اس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہنا چاہیے تو حدیث جی ہے
بہستتر صحیح فرمایا بالکل جی جناب آپ کیا کر رہے ہو
میں میں انجینئر ہوں بیسکلی ہاں ہاں ہاں ہاں ابھی بس رہ رہتا ہوں اسی کے ساتھ کام کے ساتھ لگا رہتا ہوں اور کیا کسی طرح مس گروپ رہنا چاہیے وہ باقی وہ سب کام وام چھوڑ کے انسان کو کچھ کرنا چاہیے ورنہ خالی بیٹھ کے پورا دماغ خراب ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا جناب اگر آج کی جنریسن کی بات کی جائے مہنگائی کے مدے پر تو دیکھییں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ جو ہے لوگ باغ جس حساب سے لوگ باغ کو جو مزدوری ملتی ہے تو دیکھیں لوگ باابوں کا خرچہ چلانا بہت بھاری ہو رہا ہے مہنگائی اتنی ہے مہنگائی کے حساب سے سے جو ہے مزدوری بڑھنا چاہیے اب دیکھیے مکھڑتا ہے زیادہ اور جو ہم جو پیسہ کماتے ہیں وہ ہے ہماری آمدنی کم
کم ہے اور کیا پٹرول کا ہی دیکھو یا کچھ ایسے بہت بہت سارے اقسام دیکھو یہ قیمت بڑھ ہی جا رہی ہے لیکن یہ آپ نے صحیح بولا مزدور کی مزدوری نہیں بڑھتی ہے غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے
بسخ ب شخ الحمد للہ لیکن ایک بات تھے اگر دیکھیے الحمد للہ اگر بات کریں ہم اگر دیکھیے ہم دن سے جڑے ہوئے رہتے تنا کر الحمد للہ ضروری ہایت دیک کے کے لیے
جاتا ہے تو دیک ن وری لیکن کام کے علاوہ ماشاء اللہ ہمارے اوپر پانچ پانچ وقت کی نماز جو ہے پ اگر نمج اگر وہ صبح کام کرنے نکلے شام کو آئے تو الحمدلہ ر وقت کی نماز جو ہے مکمل طریق سے وہ پڑھتا ہے وق پڑنے کا وقت کی نماز فرمائ گے
ہو کیا یہ تو سچ بات ہے یہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہم سب پہ اس کی ادائیگی تو جائز ہے
یک ج دیکے اس سے ہماری پریشانیاں دور رہتی ہے الحمد للہ اللہ شکرے اگر ہم جو ہے کم کما رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہے ہماری کمائی میں اتنی بر تا فرما دیتے ہیں بالکل اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ ہم خود سوچتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے اگر وہ دن سے جڑاوا نہیں ہو تو سامنے والا تعجب کرتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں تو بھی ہمارا پیسہ سیف نہیں ہے اور ہمارا پیسہ ہریماری ڈب تکلیف میں لگتا رہتا ہے اور اس کا پیسہ سیو بھی ہو جاتا ہے اور اس سے بیمار بھی نہیں رہتا ہے تو یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے
ہ اصل اللہ کی کریش و اور اس کیی کی مہربانی ہے اور کیا
برسخ تو یہی ہے دیکھیے اگر جو ہے ہم ہمارے پڑوسی اور جو ہے ہمارے رشتے دار وغیرہ تو دیکھیے اگر ان کو ہم بتائے دیکھیے دن سے جڑے رہے آپ کو جیسے ٹائم ملے ایک وقت دو وقت تو الحمد للہ نماز نے ٹائم نکالے نماز کو پڑھے آپ کے اللہ تعالی تمام پریشانیاں جو ہے سب تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے
سچ بات ہے لیکن اگر ہم دیکھیں آج کل یہ پوری دنیا میں جو امن شانتی یہ سب نا وہ ختم ہو رہا ہے اصل وجہ اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں ہم پت ہی کیا کرتے ہیں اگر ہم کسی ایک مسئل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ کہ جو کوئی دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے ہم ہمیشہ ہی کہیں گے کہ میری یہ بات سچ ہے جو میں کہاوں وہی سچ ہے ہم دوسرے انسان کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے اس کا کہنا اس کہ تھا وہ کیا کہتا ہے وہ کیا مانتا ہے اسجھ پہ یقینی نہیں کرنا چاہتے اسی لیے جو ہماری خود کی پرسنل بات ہوتی ہے بس ہم وہی عائد کرنا چاہتے تو اصل بات یہی ہے نا جو امن استحکامت یہ یہ سب شانتی یہ سب چیزیں اسی سے ڈسٹرب ہوتی ہے
ماشاء اللہ دیکھیے اگر سکھ شانتی جو ہے اگر ہم سکھ شانتی کی مل جل کر رہیں گے الحمد للہ تو دیکھیے سکھ شانتی رہے گی ہمارے ماحول بھی اچھا رہے گا اور جو ہے اگر جیسے کہ ادر کنٹ ٹری کے جو لوگ باغ ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں گھومنے پھرنے تو دیکھیے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یار بھارت کے جو لوگ ہیں ماشاء اللہ کتنے اچھے لوگ ہیں بھارت کے مل جل کر رہتے ہیں سب سماج کے ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں تو دیکھیے اسی سے ہمارا دیش جو ہے مضبوط بنے گا ہمارا جو ملک ہے ہندوستان یہ مضبوط بنے گا اگر جو ہے اگر ہم آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے اور جیسے کہ تو وہ ادر کنٹری کے دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو تو دیکھیے وہ ویڈیو بنا کے جو ہے ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ان کے کنٹری میں جا کے لوگ بابوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے بھارت کے لوگ ایسے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں جی
کی امیج باقی دنیا میں خراب ہوتی ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہمیں اچھے سے رہنا چاہیے ایک دوسرے کو اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تسلیم کرنا کون کیسا ہے کون کیا کرتا ہے کرتے رہو کرنے دو اس میں کیا ہے جب اس کو خود لگےا کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ خود ٹھیک ہو جائے گادرے گا
ماش ماشاء اللہ
تو ایسے وہ ان پہ وہ پھٹکار دھودکار کرنا ٹھیک بات نہیں ہوتی ہے
بالکل صحیح فرمایا دیکھیے انسان کیا غلطی کرتا ہے تو جب دوسروں کے دوسروں میں ایب نکالتا ہے نا تو دیکھیے انسان جب خود کے اوپر گزرتی ہے تب اس کو پت لگتا ہے کہ ساخ کاش میں ہی خود ہی غلط ہوں تو وہ جب تک وہ ٹھوکر نہیں کھا تب تک اس کو پت نہیں چلتا اس چیز کا جب ٹھوکر کھاتا ہے وہ تب اس کو احساس ہو جاتا ہے ک شاید میں اس کے اندر ایب نکالوں میں خود ہی غلطی کر رہا ہوں تو
بہت سدار ہاں ہم بحث مسلمان ہم ہمیں یہی پہ پت ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ اللہ جس سے چاہے اسے وہ سدھار دے جسے چاہے اس کو ویسے ہی ذلا دے رسوا کرے یہ تو سب اسی کے اوپر ہے نا
ماشاءاللہ صحیح فرمایا آپ نے
اور باقی سناؤ
جی الحمد للہ اللہ کے شکر مسجد میں ٹہل رہے ہیں بچے جو ہے قرآن شریف پڑھ کے ابھی فارغ ہوئے ہیں اور تھوڑا گھوم رہے ہیں بچے بھی مسجد کے اندر الحمد للہ گھوم رہے ہیں اچھے سے کھیل
قآ آپ آپ کے وہاں مسجد میں صرف قرآن خوانی ہوتی ہے یا باقی کی دنیا بھی یہ تعلیم ولیم بھی دیتے رہ تو
تعلیم وغیرہ بھی دی جاتی ہے ماشاء اللہ مسجد میں بچے صبح آتے ہیں آج کیا سنڈے ہے نا تو اس اسکولوں کی چھٹی ہے تو سب بچے ایک ساتھ آ جاتے ہیں صبح اور جیسے کہ اور دن جو ہے بچے صبح سات بجے اسکول کھل جاتے ہیں ساڑھے سات بجے تو ایک بجے تک آتے ہیں تو پھر جوہر کی نماز کے بعد ڈھائی تین بجے تک جو ہے مسجد میں مدرسے میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پھر انہوں کی جو ہے پانچ بجے تک چھٹی کر دیتے ہیں عصر کیا جان کے پندرہ منٹ پہلے
اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کا یہ بورڈنگ سکول ہے پھر کہ بورڈنگ میں ہے یا بچے آپ کے وہاں بورڈنگ میں ہوتے ہیں یا ایسے ہی ہی گھر سے آتے ہیں
جی گھر سے آتے ہیں بچے
اچا ٹھیک ہے
جی جیسے کہ کچھ مطلب کوئی جسی کو دور پڑتا ہے گھر دور ہے مسجد سے تو دیکھیے وہ ان کے جو پیرنٹس وغیرہ ہے کی انتظام تو نہیں ہے گاڑی وغیرہ ہے گاؤں گرامین علاقہ ہے
ہاں ہاں
جیسے کہ زیادہ وہ بھی نہیں ہمارے یہاں ماحول کے الحد الحمد للہ ایسا ماحول نہیں بہت اچھا سکون کا ماحول ہے اور جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ ایک دوسرے کو سماھتے ہے ایک دوسرے کی پریشانیوں کو بھی سمجھ ہیں
یار جو یہ تو سچ بات ہے جو قرآن پڑے وہ ایک دوسرے کی کی مدد نہ کرے تو پھر کیا فائدہ ہے قرآن پڑھنے کا ہے نا
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
چلے پھر آپ سے اچھا لگا بات کر کے
ماشاء اللہ چلو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہماری الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
مسم